ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم اللام اور سب خیریت
سب خیریت باجی بتائیں کیا حال چال س سرال میں سب کیسے ہیں
جی جی سب الحمد اللہ بس اللہ کی مہربانی ہے اور تم بتاؤ تم ٹھیک ہے سارا تمہارے وہاں پہ کالا پ
ہمارے یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے پلی اسرال کے اندر سب بڑھیا چل رہا ہے اگر بچے سب کمانے والے ہو جائیں تو اللہ کا شکر برس الک ج ہم پہ پہت وہ ہے سب کو اس نے روزگار دیا اللہ کا بہت شکر ہے
جی جی بس اللہ کی مہربانی ہے یار اللہ اللہ پاک سب کو رحمت بنا کے رکھے بس اور میں تو بس کچھ نہیں یار ابھی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو بچوں کو تو ہمیں پتہ تو ہے نئی نئے اسکلس بھی بچوں کو سکھانے بہت ضروری رہتے ہیں
تبھی تو کمائی ہوتی ہیں سبھی تو گھر چل کاتے ہیں بچوں کو نہیں نہیں ھا دیتے ہیں نا تو بچوں کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں ہمیں کچھ کر کیا نہیں کرنا ہے آپ کم سے کم یہ ہے کہ اپنا خرچہ تو ہم سے نہیں ب ج
جی جی
ہوں
بچوں کیوںک کہ تمہیں پتا تو ہے آج کل تو اور تو کتنے زیادہ اسکلس آ چکے ہیں ایک کیا ہزاروں اسکلس آ چکے ہیں کبھی کوئی کبھی کوئی دیکھو بچوں کو نا اسکلس لینے بھی بہت ضروری ہیں ان کو نئی نئی چیزیں سیکھنے میں بھی بہت مز مزہ آئے گا دیکو بچے سیکھیں گے نا کچھ نئی چیزیں دیکھو ہمیں بھی سیکھنے کا بہت مزہ آئے گا
جی آپ نے کہا ہے کہ ہمارے تھ یک مت سے
جی
ہمیں خ چ ہونا چاہیے جب ہم ہمیں ہر چیز کا ہوگا تب ہم زیادہ فرمائ جی ج کیسی تنسی ہے
جی جی جی مجھے تک لگ رہا ہے آپ ہی تم تو کہیں باہر آئی ہوئی ہو تمہاری آواز میں اتنا شور آ رہا ہے
نہیں نہیں میں تو کرتی ہوں
جی جی مجھے لگا شاید تم بھی کہیں باہر گئی ہو تم باہر جا کے کئی اسکلس کا پتاہ کر رہی ہو بچوں کے لیے
ہ ہ ہ میں تو گھر پ ہوں آپ سے ہی آ رہی ہے
جی جی جی جی ہاں بڑ آ رہی ہے
الگ پاک اپنا پہلے تو ہم بہت بدلی دھی باقی ہمیں میں ایک سائ کی روٹی کے لیے بھی کت کی پریشانی ہوتی
جی جی وہ تو بات صحیح ہے میں بھی کچھ ابھی نا فون میں بھی دیکھ ی تھی کچھ نئی نئی چیزیں میں نے کہا چلو مجھے پتہ لگ جائیں بچوں کو اسکلس کے لیے تو میں ان کو تھوڑا تیار کروں ان کو بتاؤں ان کو کرواؤں دیکو میں بھی سوچ جی ہوں میں بھی ابھی فری ہوں میں بھی کچھ نئی اسکلس لے لوں نئی کچھ پڑھ لوں دیکھو ہم بھی کوئی نوکری کر لیں اس سے بھی کتنے
ہا جی بہت بہت اچھا سوچ رہے ہو ہر چیز چاہیم ہونا بہت ضروری ہے ارے س اپنا پریوار بڑھائیں گے ج ٹائم ہوگا آپ کی تعلیم بھی اچھی ہوگی اس رو روٹی اور مار اچھا ہوگا روزگار اچھا ہوتا ہے تو پریوار اچھے سے چلتا ہے میں نے تو اپنے والدات کی باتیں نا چھوٹی چھوٹی اسکول سکھائی تھی اورنے دیکھو میں نے اپنی تھوڑا سا ہی چھوٹا سا اپنا کاروبار شروع کیا تھا یہ کپڑے سلنے کا وہ سیدھے رہ تو وقت کی روٹی کا گزارا اچھے سے ہو جاتا ہے اور اب لڑکی کو بھی میں نے آٹا س ہے کمپیوٹر کے بارے میں
جی جی
کہ تو نے سیکھنا شروع کرا
جی جی چلو ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے یار میں اب بھی وہی بس وہی کر رہی تھی ویسے تم نے کون سا اسکل سوچا ہے ابھی بس سوچ ہی رہی ہوں ابھی ت کوئی ڈیسائڈ کیا ہے کہ میں یہ بچوں کو کرواؤں گی یا یہ خود کروں گی کچھ سوچا ابھی نہیں
اور ایک جو ہے وہ ڈاکٹری کی پڑھائی میں لگی جی ج تو میں نے اسے کہا کہ جو اپنا جوے ہ پسٹ وغیرہ ہوتی ہیں یوگ چی چ میں س بھی جو ہے ہماری رویتیں ساری ہو کرتا ہے وہ اپنی اا کے ساتھ جاتا ہے کہتا ہے میں اپنی دکود کی دکان پہ بیٹھ کے ان کا کام سیکھوں گا اور تو آگے بڑا سا آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یس کیاپانی کرتے تھے وہ وہ سارا کام کوش میڈیا پ ڈال ویڈیو بنا
جی جی وہ تو تم صی بول رہے ہو یار آج کل تو جتنا وہ بولتے ہیں نا جتنا کام جی جی جتنا کام
سارا جیون نکال دیا جتنے جنے کمانے والے ہو جائیں گے اتنا پریوار چلانا آسان ہو جائے گا
ادھر مہنگائی بھی ہو رکھی ہے اور جتنا تو ہم بھی جتنا پیسہ جوڑ سکیں جتنی کوئی چیزیں سیکھ سکیں اتنا ہمارے لیے کم ہے
سچائی ہے جنا پتا ہے بچے کو تم بتاؤ تم نے اپنے بچے کو کچھ سکھانے کے لیے بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا ہے بچوں کو تو بچپن سے ہی پیٹ کیا جاتا ہے
ویسے تو میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو تو اس میں ڈالا ہوا ہے کرک اس میں سوئمنگ میں ڈالا ہوا میں نے میں نے کہا چلو تم سوئمنگ کرو تو میں اس کو سوئمنگ میں بڑا شوق تھا میں نے کہا چ تمیں سوئمنگ میں تو ڈالا تو بیٹے کا ابھی میں سوچ رہی ہوں اس کو سوچ رہی ہوں میں کسی میں ڈالتی ہوں تو میں نے کہا چلو تم سے تھوڑا سا مشورہ لے لیتی ہوں تم کیا بولتی ہو
میں تو آپ کو ضرور کہوں گی کہ بچے کو نا آج کل کمپیوٹر کا بڑا چلا ہوا ہے کمپیوٹر سکھاؤ نہیں تو بچے کو جو ہے کمانے کے لیے ٹائپنگ سکھاؤ بہت سز ہیں شارٹیج ہے جن چیزوں میں بچے کا منتر ہے اگر ب اچ سنگ سیکھ رہا ہے تو آگے سمنگ سکھا سکے اس کو اس قابل بناؤ کہ کم سے کم یہ نہیں کہ اس چیز کو لے کے بیٹھا رہے ہمیں اس چیز کو آگے بھی بڑھانا ہے پھر سے چار پیسے کی کمائیاں ہیں
جی جی وہی نا اب بھی آپ نے مجھے دیا نا کمپیوٹر کے پہلے میں بھی تھوڑا سا نا یہ میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا یار میں نا تھوڑا کمپیوٹر کا دیکھتی ہوں تب تم نے تو مجھے دیا تو میں اپنے ابھی ابھی شام کو نا شوور کے ساتھ جاؤں گی تو میں کچھ پتا کر کے آتی ہوں کمپیوٹر کا کیا حساب کتاب ہے کیسا ہے میں تو کل سے ہی اپنے بچوں کو بھیجوں گی کیوں کہ دیکھو ت نے تم نے صحی بولا کمپیوٹر کا کیا رہتا ہے دیکو جب بڑے ہو جاتے ہیں نا دیکھو بڑی بڑی کلاسز میں بھی ہمیں کمپیوٹر کا سارا لین دین ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے اس میں وہ سب سسٹم صحیح ہے اس کا
سا کا ایک نیا توحفہ چلا ارن مے ایک پوری دنیا جوڑ ہے چھوٹے چھوٹ پ سما گئی ہے بتاؤ ہمارے بچپن میں ہمارے والدہ نے ہم سکھایا ہوگ تو آ ہماری زندگی کیا ہوتی ہے اور اگر ہم اپنے بچوں کو نہ سکھائیں گے تو ہمارے بچوں توب کتنی خراب ہو جائیں گی
جی جی وہ تو تم صحیح بول رہی ہو بس وہی بھی ہو مطلب تم نے بھی ابھی نہیں ڈالا اپنے بچ تم بھی ابھی سوچ ہی رہی ہو
ہاں نہ نہ ہ میں نے تو اپنی ایک بڑیا کو بھیج دیا ہے اگر جب بھی دجے گ تھوڑا ہی ٹائم ہو تو تی کے بھی چالو ٹھیک ہے ابھی وہ سیکھے تھی تھوڑا تھوڑا کرچے تو آج کل نا پتہ ہے نا ہماری سرکار نے ایک چیز ر نکال یہ بھی آج کل لڑکیوں کو باہر م سازا پ گ اگر آپ کو کمپیوٹر میں کام کرنا ہوتا میں تو آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں جسے یہ فائدا ہے کہ لڑکیاں صیف س باہر کا محول تو اللہ توبا تم ج ان باہر کا ماحول سے اتنا خراب ہو گیا بہن ذرا سا باہر م جو تو لوگوں کی نگامیں اتنی خراب ہوتی ہیں پت کہ کون کیسا ہے کیسا نہیں اگر بچے تو ایک ہوگا چیز کا اورکسنتی تو پت ن بہتمے
جی جی یہ تو تم صحیح بول رہی ہو یار باہر تو اس ماحول میں تو باہر نکلنا بھی ہم لڑکیوں کے لیے تو اتنا مشکل ہو رکھا ہے نا بس اللہ بغ رہ ہم کرے تھوڑا سا دیکھو ہمیں بھی ڈر ہی رہتا ہے دیکھو ہم نے بھی لڑکی کو بیجنا ہے چلو خود جانا ہے پہلی بار تو شوہور ہی نہیں ہمیں بولیں گے کہ کہ تم جاؤ پ تو بولیں گے تم گھر پہیک لو اگر تمہیں گھر پہ کچھ مل رہا ہے گھر پہ تم کر سکتی ہو تو تم کر لو اگر
اور بچے باہر جائیں گے تو بچے کو کہاں چھوڑتے جائیں گے
جی جی جی وہی تو مسئلہ ہے دیکھو امی بھی کتنا ہی کرے گی یار امی سے بھی نہیں ہوتا ہے اب ان کی بھی عمر ہو گئی ہوئی ہے اب ان سے بھی زیادہ چلا جاتا کھانا بنایا جاتا تو وہ وہ بھی چیز پھر غلط ہو جائے گی نا ایسا امی کو بھی اتنی تکلیف دینی ہے بچے بھی تمہیں پتا کتنے تنگ کرتے ہیں بچوں نے تو بس ساتھ میں چھٹی ہیں بچوں کی تو پھر اس لیے میں بھی تھوڑا سوچ رہی تھی میں نے کہا چل گھر سے ہی کچھ سیکھ لیتے ہیں آج کل تو آن لائن بھی اتنا کچھ آیا ہوا ہے اسکل سیکھنے کا ہ
نا روایتیں ایسی ہیں کہ نا ہم نہیں کر سکتے ہمیں ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا پریوار اپنا سامان دھنا ہے اگر ہم باہر چلے جائیں گے باہر جانا پ جل ایسا نہیں ہے نہیں جاننے کے دی اتنا ہے کہ تھوڑا جا کے تھوڑا گھر بیے ہو جاتا ہے اور گھر میں ہماراری سپورٹ بھی آ جاتا ہے پیسہ بھی آ جاتا تو اللہ کی مہرب سے بڑا ہو کیا ہوگا کہ اللہ ہم سے اپنی مہربانی برسا رہا ہے اللہ کا نور رتے برس رہا ہے
جی جی وہ بات تو صحیح ہے تمہاری
نہیں ہم سے زیادہ جائے گا صف کون ہوگا کہ جب ہمارے یہاں چار پیسے بچہ زیادہ کمائے گا بچے کے اندر کچھ آ جائے گ ہم کو اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں جو ہمارے والدان ہمیں نہیں دے سکے وہتی نام اپنے بچوں کو گے
جی جی
ان کی روزی روٹی میں برکت ہوگئی ہے وہ اچا کھما لیں گے ہمیں اس سبر آ جائے گا ہماری جو ہے ہمیں ہماری ب کو خبر آئے گا کہ ہاں ہمارا ب اچھا کما رہا ہے مح وٹا آج کل تو لڑکوں کو دیکھنا بھی وہ نہیں ہے باہر میں تو تم سے بھیہیل کروں گی بہن کہ ت بچو وہ جو ہے ایک دو تعلیم دو آپ کر کے کنگانیں گے جو اس طریقے سےمان ہمیں بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھ اناد د گا ہمنے بچوں کو ک سمے ویسٹ پور نہ کر اگیا خرو
جی جی وہ تو بات صحیح ہے بس اللہ مہر کرے اللہ بس ہمیں بکشےت صحیح چیزیں ہم وہی اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کریں دیکھو ہمیں بھی کوئی اوک نہ آئے اور ہمارے بچوں کو بھی صحیح چیزیں ہو جائیں ان کی ہے نا
ہے ماں تم چتتا نہ کرو اللہ سب اچھا کرے گا چلو میم میری نا بیٹی کا کمپیوٹر پہ جانے کا ائم ہو گیا اسی طذرح کچھ کانے کو دینا
جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے پھر ٹھیک ہے خدا حافظ